السلام علیکم
ہ گم السلام علیکم السلام پوچھے گ میں تو بھائی ہماری فتک کر آ گیا وہی مار کے
کیا ہوا اللہ نے ایسی کیا رحمت کر دیا آپ کے اوپر
ا رحمت تو نہیں کر رہا
ناراض اللہ آپ سے ہاں
ہ ارے کیا ہو گیا یہ بھی ہے نا باری طرف سےید پانی وانی کا کوھ وہ چل رہا ہے وہ پائپ لائن وغیرہ کچھ فوٹ کی وغیرہ وہ ہو گیا
و و ن جیس سے بھی ہو جاتا ہو نا اور بھی بہت سے بچے ہیں تو وہ بھی یوج میں مطلب بل لیتے ہوں گے تو اس وجہ سے ختم ہو گیا ہوگا
ہاں ارے نہیں وہی نہیں آس پاس جتنے بھی لگ رہے نا مطلب یہاں پہ جتنی ہے ایک میں بھی نہیں آ رہا بالکل بھی نہیں آ رہا
ہ ہوں پھر تو مطلب آج آپ ہر طرف گھوم لے پر آپ واٹر کولر کا پانی نہیں مل
ہاں نہیں ملا ارے گھر پہ بھی نہیں آ رہا وہ صب ہوا کہ میں نے نا پانی بنا لیا مطلب بھول گیا میں
اچھا پھر تو دقت ہو گیا آپ
ہاں وہ مٹکیا وہ وہ کالی پڑی ہے سب کچھ ایسے مے
گرمی میں ایسی لاپرواہی مت کیا کرو مٹکی کو تو پھول ہی رکھا کرو آپ
ہاں یہ اب آج کی بات کبھی نہ
وہی تو نا آپ کو پتا ہے گرمی میں تو تو دیکھو پانی امرت کے سامان ہے
ہاں ابھی ابھی گیا نا میں ہماچل تو ابھی مطلب دو تین تین واٹر کول مطلب یہاں سے دو کلو میٹر دور گیا میں پانی بھرنے کے لیے بع
ا ہوو پیدل پیدل
گاڈ ہے ن ویے بگان کی ہے وہ اس کی اللہگ ہی کر بی خ
ہاں بڑے بڑے میں نے کہ بھائی دو جیسے آپ کا ایک اور بھائی جان آپ ساتھ تھے تو ایے لگا مجھے ایسے باتیں کرتے کرتے
ہاں ہاں نہیں گئے تھے نا پیدل پیدل بھی تو گئے تھا کافنی دور تک گئے تھ بالکل مل ہی نہیں پھر گاڑی لے کے جانا پڑا پھر وہ ہ ہونی
ہاں بھائی آس پاس میں تو کہیں دور ہو تو گیم گ
ہاں نہیں تو کیا
پھر جیسے مکی کھا لیے تھوڑا بہت تو پانی ہوگا اس میں اچھا م مل گیا نا
ہاں ابھی تو مل گیا مار کے تین بوتلیں پانی بری ہیں میں نے ابھی
اچھا اچھا مج مطلب ہ دوسرے بھر کے لائے تھے ابھی جہاں کہیں گئے تھے آپ نا
ہاں وہیں سے دور سے ہی رہنا پڑا گے
ہ بڑے جپ مٹکی کو تو آپ بالکل بھی لاپرواہی مت کیا کرو بھر کے رکھا کرو مٹکے کو
اور اب یہ بات کبھی بولوں گا نہیں میں تو
ہ پھر کبھی وہ بولتے نا بادام کھانے سےک کر نہیں آتی ٹھوکر کھانے سے آ جاتی وہ بات ہے آج آپ کی ٹھکر لگ گی تو ا آپ دھیان رکھو گے آگے سے
رکھنا ہی پڑے گا نہیں اس کا کام ت نہیں تو کیا
وہی تو جو بھی آپ لے کے ہے جو واٹر کولر کا ہے دوسرا ہی ہے
یہ نارملی پانی مطلب اس میں ہےئے تو اور ٹنڈاد ات
ہاں کوئی بار ہو جاتا ہے جسے اپن بہت سی جگہ چیک کرتے ہیں نا جو واٹر کولر کے جس سے رہتا ہے پانی اس میں نارملی رہتا ہے تو کوئی بات نہیں م کی میں ڈال لینا ہو جائے گا ٹنڈا
پ آپ جی صبح سے مطلب آپ بول رہے ہو تو زیادہ تر میں برتن تو دھونی کا شام کو ہی کرتا ہوں تو پھر مطلب تھوڑی ہوگا جیسے ٹنکیا تو فلور ہوں گیت مکان ملس کی تن ا تو بر رہی کیوں ہیی
ہلو
ہاں پینے کائی نہیں اڑت ہے نا
وہ تو نہیں
ہاں وہی تو بھی مکان مالک ٹنکیا تو کھل کر رکھی ہوگی
بڑی چ
ہوں
شکشا کے لیے لوگوں کو کیا کیا نہیں کرنا پڑتا
اب جا کے آئے ہو آپ آپ کی
اور
اب اب بناؤ گی کچھ آپ کے لیے
ایئر فون لگا لی کیا آپ نے
ہاں
ہاں تبھی آواز جس سے پہلے سے چینج ہوئی اس لیے پوچھا میں نے
ہاں
بس یہ ہے
ہاں جیسے نہیں یاد ہو رہی ہے پر کما رہی ہے مطلب
ہاں
بس یہ ک توائی بھیی ہے
ہوں ہ
ہلو
ہلو آواز تو آ رہی ہے پر کم آ رہی ہے مطلب جیسے کچھ بول رہے ہو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اسے جیسے کم رہی
ہاں اب تو آ رہا ہے
ہاں ابگ
ہاں موائل کی ج موبائل سے چکری میں آ رہی ہے موبائل دور رکھا تھا سے
اچھا اچھا ہاں آپ جسے کچھ کام کرو گی اس لیے ایئر فون لگا لیے ہوں گے آپ نے ہے نا
ہاں وہ سکر
ہاں لگا لو لگا لو تاکہ ساڑھے دس تو بج ہی گئے پھر کھانا پینا سونا کتنے بجیں گے آپ کو اس لیے بنانا اسٹارٹ کر دو آپ
ہاں بائی تو تھڑا بت
پر جیسے بھائی جان آپ کوئی میں پیاز نہیں ڈالتے تو آپ کو کوئی بےسواد نہیں لگتے کیا
جی بالکلی
جیسے پھر آپ ان میں کیا نام سے مطلب جیرا ان پاؤڈر باریک نمکین ڈال کے ٹیسٹ بناتی ہوں گی
ہاں بیس تو
بی تو کبھی کچھ تو ڈال کے ٹیسٹ بنانا پڑے گا
ابھی ہماری تو پیاز اتنی پسند ہے کہ ہم تو پو میں چھونکتے تب ڈالتے جو ڈالتے ہی جیسے دکان پہ کھاتے ہیں نا اوپر سے ڈالتے ویسے پر سے ڈال کے اور سواد ٹیسٹ بن جاتا ہے
آپ سے بھی س ب بر ہوتی
ہسے ابھی ہمارے چھوٹے میاں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں ان کے بھی زیادہ پیاز آ جائے تو ایسے بولتے پوئے نہیں کھائیں گی پیاز زیادہ ہے
وہ تز نہیں کر ت
ہاں وہ بھی بہت کم کھاتے ہیں جیسے مطلب ایسے تھوڑے بہت پر جیسے کبھی ابھی ہم زیادہ ماترا میں ڈال دیے نا تو ایسے بولتی اس میں پیاز زیادہ میں نہیں کھاؤں
ج سو گ ہو گ ہو
نہیں ابھی نسو وہ ان ہمارے بڑے بھائی جان آئے ہوئے ہیں نا تو ان کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں
ت
ہاں ابھی وہ دیکھتے رہتے نا ان کی چھٹیاں لگ گی نا گرمی کی
ہاںاں سمجھ گیاب
ہاں تو وہ آئے ہوئے ہیں تو ادھر ان کے پاس ٹی وی دیکھیں گ گیارہ بجے تک دیکھتے ہو ٹی وی توبسے ان کے پاس بیٹھا ہے ہو دیکھ رہے ہیں
دوروں بھی چٹی لگے ان
ہاں ابھی چھٹے لگی نا ان کے گرمی چھٹے لگ پہلے تو ایسے سنا تھا بیس جون تک ہی پھر ابھی کچھ ٹائم پہلے دو چار دن پہلے خبر آئی ہے کہ انتیس جون تک ہی یہ واپس وہی ہر سال کی طرح
ان کے بچوں کے بھییا
ہاں نہیں بچوں بچے تو سب ایک جولائی سے جاتے پر ٹیچر ٹیچروں کیسے بولتے ہیں نا کہ ٹیچر کے کیا نام سے نا اس بارے سے تھا کہ بیس جون کو اسکول کھل جائیں گی چھ
ہاں ہاں ہاں
بی جی
اج کیا فس بار میں ک
پر واپس رول چینج ہو گیا کہ ہر بار کی طرح ہے نا وہی انتیس جون کو ہی ان ہوگا
ہاں وہ س بول جولائی میں چلے گی چ
تو جیسے مطلب ہمارے چھوٹے میاں کا برتھ ڈے رہتا ہے اس دن وہ یہاں سے انٹر کرتے ہیں وہی ہر بار کی طرح اس کو کھل رہے ہوناہ پہلے ایسا تھا ان کے اس بار بیس جون کو چل جائیں گی کہ یہاں سے پر واپس وہی ڈیٹ آ گی ایک جولائی سے ہی جائیں گے گرمی کو دیکھتی ہوئی ڈیٹ بڑھا دی ہوگی پت نہیں
آاں کرل بھی گا
ہمارے چھوٹے میاں خانے میں اتنی کمزور ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو صبح کا ہمارے چھوٹے میاں کا دودھ رکھا تھا ان کی صبح سے ان سے دودھ پی لو دودھ پی لو دودھ پی لو پر ہمارے چھوٹے میاں نے نہیں پیا کیا بائی جا
کھانے میں تھوڑا ادھر ادھر ہی ہے نا
ہاں اتنی کمزور کھانے میں کہ صبح کا ان کا دودھ ایک گلاس دودھ پھٹ گیا پر انہوں نے پیا ہی نہیں ابھی اس دودھ کی مٹھائی بنا کے کھائی میں نے ابھی گرمی میں کچھ چیزیں دودھ وغیرہ بھی ٹائم پہ گرم نہیں کرےتےبھی پھٹ جاتے ہاں ابھی نے صبح ہی گرم کیا اس کے لیے اس نے نپیا پورا دن کر رکھا ہے ابھی تو پھٹ گیا وہ شام تو پھر آپ تو جیسے آپ کے لیے بھی پاؤ دود ہی لے کے آئے ہوں گے نا ہاں پر جیسے اب جیسے اپن جیسے مطلب جہاں رہتے ہیں کہیں سے گائے کا ایسے دودھ لیتے گائے بھینس کا اور ڈیری کے میں انتر تو رہتا ہے نا اپپ نے پیا تھوڑا چینج تو لگاؤگا نا وہی تو کیونکہ ٹیسٹ جیسے ابھی میں نے بہت سے کبھی یہاں کام پڑا تو جیسے اپنا تو قسمت بہت خراب ہے جیسے پینے کا نمبر آیا تو جیسے گائے بھیس کا دودھ آتا ہے تو مطلب گندی
خدا حافظ خدا میری خدا ہاں خدا حافظ ہے نا
خدا حافظ خدا حاظ ج